وعلیکم کیا حال ہے ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
بالکل ٹھیک
گر میں سبھی ٹھیک ہے ہاں الحمد للہ بچے ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے آپ کے یہاں سب ٹھیک ہے
ہاں جی شکر اللہ کا پھر آپ کی طبیعت کیسی تھی
مجھے کل شام میں فیر سے ہو گیا وہ مجے عض الجان نے بولا مجھے بازار تک لے لو مجھے میں نے اس کو باہر نکالا میں وہاں سے آئی نا ابی بھی مجھے کیا ٹانگ میں دردر حالات خراب ہو گئی
اب فرق ہے
اب تھوڑی سی فرق ہے ہاں
ہسبینڈ ڈاکٹر گیا تھا یے ڈاکٹر کے پاس
اللہ کی قسم اگر ہو گئے تو
کیوں
اس کو شاید آ جانا ہے فیر سے اس کو بولنے کہ کیا پروسیزر رہے گا اور میں وہ مجھے بولتا ہے اگر مجھے دو تین دن ہاسپٹل میں لگے گی آپ کیسے بیت ٹی کو اکیلے مینج کروں گی کیونکی میں بیمار ہوئی تھی نا
ہاں وہ تو ہے
میں نے اس کو بولا کوئی دقت نہیں کریں گے مل جل کے میں میں فیر تھوڑا میں اور اور باری ہو جاؤں گی فیر مجھے دکت ہو جائے گی آپ چلے جاؤ اب میں اس کو آج بولوں گی شام کو دیکھوں وہ کب بولے گا آنے کو اس کو دو تین دن مطلب کہیں گے رہے ٹوینٹی فور آورس رکھتے ہیں ایڈمٹ فیر وہ کچھ اس کو فیر وہ اجو گرافی کرتے ہیں فیر وہ بولتا دو تین دن نہیں چل پاتے ہیں
اچھا ٹھیک
بولا آئی ویل مینیج کیا ہی کر سکتے ہیں
کیوں یے بتاؤ مجھے اس کے گھر والے اس کو ساتھ نہیں آئیں گے
ہاں وہاں کون ہے اس کو ماں باپ وہ کیا کریں گے
انو نئی آئیں گے اس واتھ وہ کیسے ہی اپنی بیٹی کو چھوڑیں گے
وہ نہیں اچھے لوگ ہیں جائیں گے مت تھوڑی ٹائم کے لیے میری ساس کو ابھی بیٹی وہ بیٹی ہے وہاں بستر میں ابھی اس کو دس پندرہ ہی دن ہو گئے میرا سوسر تھوڑی ہی بیٹھے گا ادھر
اچھا ٹھیک اچھا ٹھیک
اب میں نے اب بولا تھا میں نے اس کو دیکھتے فیر اس ایک کرا تھا آپ کو
تا ہے
میں تھوڑی بیٹھ سکتی ہوں مجھے تو بیٹی بیٹھ بیٹھ بیٹھ بیٹھ بیٹھ بیٹھ پاگل کرے گی
ہاں وہ بات تو صحیح ہے اب آپ کے گھر میں سے کسی کو بیٹھنا چاہیے
انشاء اللہ دے یا تو عرفان بیٹھے گا یا تو میں بولوں گی عمر صاحب کو
ج
وہ بیٹھ سکتے ہیں
ہاں
ہم کیا کریں گے کرنا ہے کچھ
ہاں اور کیا اور سناؤ وہ ابھی اہاں رات کے لیے
نہیں آئی بیچاری رات کے لیے ب رہے میری بیٹی جاتی ہے ٹیوشن پرسوں آئی تھی سنڈے کے دن دن میں پھر بچوں کی وجہ پھر بچوں کی وجہ سے بہت اتھل پتھل ہوتی ہے
ہاں وہ تو ہے
آک سسٹر گئی
کل جائے گی ان شاء اللہ
مجھے اس کا بڑا فیل ہو گیا بڑا بڑا بڑا زیادہ
فیل کیا ہونا ہے اس میں اس کو ٹائم ہی نہیں ہے
اس کو ادھر ہی نکلتی ہے نا دیکھو سوری ٹو س اگر بورا لگ ادھر نکلتی ہے رگ فرسٹ پرفرنس سیکڈ
یہ تو ہے نا وہ خدا کی کسم بزی رہتی ہے وہ کیا وہ کو مطلب لمیٹیڈ ٹائم ملتا ہے کل وہ پت ہے کتنا مطلب جلدی میں واپس آ گئی نانی بیمار تھی وہ نانی وہاں کے لیے اگر ٹائم نہ ہو تب بھی نکالنا ہے کیونکہ اس تحت ان کی صحت پر اب کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے
ابت
تو اس لیے اس لیے اس نے کہ ہے وہ کیا کرے گی بچاری
مجھے بتاؤ وہ کس کے ساتھ گئی تھی پھر وہاں کل
بایا کے س وہ گئی تھی یہاں ماموں کے ساتھ پھر بایا نے واپس لایا
اچھا اچھ
وہ اسکوٹی پہ گئی بایا کے س ماموں کے ساتھ چھوٹے بڑے ماموں کے ساتھ تو وہ بایا کے ساتھ واپس آ گئی میں نے اسان کو گھر پہ ہی رکھا تھا وہ بیھتا ہے ن نہیں وہ بیٹھتا ہے پھر بھی وہ گھر سے بھی آتا ہے نا اور یہاں رہتے ماں کے بغیر ہاں ہاں شکر اللہ کاا ہوگ
بسماں گئی گھر
تو گئی سنڈے کو
بچارے آ تو اب تھوڑا سا کم ایک ایک ممبر کم ہوتا جائے گا
ہاں اور کیا اور سناو ویسے فیل تو اس کو بھی ہے اس کے پتی کو بھی ہے وہ موت کے منہ سے باہر آ گئی آپ اسے ملنے نہیں آئی تب
کون
شبو مطلب کیا جب اس کوسرجری آئی تھی تھی
تو میں جب اس کو جب اس کو گال بلیڈ ریم ہوا میں نہیں آئی
آپ آئی پتہ ہے گال بر اگر آپ اس ٹائم نہیں بھی آتی نا وہ الگ
سنو نا ھیر میں آپ کو بتاؤں گی نا تھر جب اس کو ایک ٹاپک ہو گیا نا وہ تھی نا ہاسپٹل میں ان دو دنوں کیا ہوا بہت بارش تھی میری بیٹی کو فی مجھے پتا ہے سنو نا بات میری پھر کیا ہوا میں ہاسپٹل میری بیٹی کو ان دو دنوں بہت فیور تھا بچے والا ہی بچے بچے کا
وہ تو گھر میں
پھر جب وہ گر آئی نا میری بیٹی کو نا کیٹ نے یے دیا تھا
پھر جب وہ گر آئی تب وہ کیسے آتی آپ کی بیٹی کو
نہیں نہیں وہ وہ سنو سنو
کر رہے تھے
وہ اس سے پہلے ہوا تھا اس کیٹ نے کاٹا تھا اس کی جب گال بلیڈر کی سرجری تھی نا انی دنوں میری بیٹی کو کیٹ نےکا ٹا تھا دیدی دیکھو میں میں بو سنو نا میری بات میں رشتہ ہمیشہ بائے لیٹ ٹرل چل رہا ینیلیٹرل رشتہ کبھی نہیں چلتا ہے جب آپ دیکھو آپ کی الگ بات ہے اللہ آپ کو شفا دے جب شبو میرے پاس آئے گی میں بھی آؤں گی جب میں جاؤں گی وہ بھی آئے گی ہے کی نہیں آپ اوپر والے
یے تو ہاں یے تو صحیح ہے لیکن وہ اس ٹائم بہت زیادہ بیمار تھی تب تو دشمن بھی تب تو دشمن بھی
یے مت آپ اس کو مت نا وکیٹ یے کرو فیر میں نے دیکھو میں سیدھے بولوں گی میرے ہسبینڈ کو پھر دوسری بار بولا میں نے بولا میں آپ شبو کو گھر جاؤں گی میں میں میں نا سیدھے سارکاسٹک ٹائپ ہوں میں منہ پے بات بولتی ہوں میں نے بولا اب میں اس کو گھر چلی جاوگی سسرال سے میں نے اس کو بولا کیونکہ آپ کو خود پتا ہے میں سفا کے نال بہت کم آتی تھی کیونکی میری بیٹی یہاں نہیں بیٹھتی تھی اس نے مجھے بولا کیوں خیریت ہے میں نے بولا اب اس کو سر جی میں نے بولا میری بیٹی کو بھی تو کیٹ نے کاٹا تھا وہ آئی میں نے چپ چاپ منہ بند کر لیا آپ سوچو
تبھی اب اس کا ہسبینڈ بھی بول رہا ہے اب تو موت کے منہ سے باہر آ گئی اس کو یے نہیں پتا مطلب کیٹ کا وہ بہت زیادہ اب تم موت کے منہ سے باہر آ گ گیی وہ
لیکن اس شوگو کو اس کو بولنا چاہیے تھا نا جب میرا گال
اس نے اس کو بولا اس نے بولا اس کو وہ ٹب ائی تھی اور اس کو پتا بھی ہے وہ ٹب بی گئی تھی نا سے منہ کرنے اس کو پتا ہے
تو شبو کو اس کو بولنا چاہیے نا ہم مجھے بھی جانا چاہیے تھا وہاں
وہ جو وہ سرجری تھی نا وہ بہت زیادہ خطرناک تھی
نہیں مجھے پتا ہے آپ تھوڑی میری بہن بیچاری کو بھی وہ سرجری آئی ہے
ہم آ گئے ہیں ہاں اس کو اس کو اس ٹائم ایک تو پھر بھی پتا تو چلا مطلب ہمیں وہاں تو اس کے ٹائم پتا ہی چلا اس
وہ وہا سے ہے اور اور آپ کو خود پتا ہے میں آپ کو خود پتا ہے میں آتی ہوں عید کے ٹائم بھی میں ایک بار پاپا کے ساتھ آئی
وہ کارتی تھی تب کیا ہوا آپ کو کیوں باتوں کو الجا رہی ہو عید کے ٹائم پر آپ آ گئی نا وہ توب گر پے تھی اب ہمارے گر آ گئی تھی
کا نہیں بول رہی ہو میری جان انسان تھوڑی س اگر انسان کو چلالا پڑتا ہے نا
بعد الگ مطلب ہے ہمارا گر الگ ہے وہ الگ گر ہے
ہاں تو میں بھی تو دلی سے دلی کس سے بہت ٹائم بعد آئی وہ آئی میرے پاس کبھی اگر وہ آتی ہوگی سسرال سے میں بھی گئی ہوتی
وہ مت زیادہ نکلتی ہے ادھر ادھر
یے مت آپ بولو ورنا کون نکلتا ہے فیر نکلنا پڑتا ہے اج
وہ نہیں نکلتی ہے میں نے اپنی بہن میں یے اچھی مطلب ایک عادت دیکھی ہے وہ نہیں نکلتی ہے وہ نہیں بولتی ہے وہ نہیں بولتی ہے ان کو
مت بولتی ہے فیر فیر جب وہ مائکے آتی ہے تب وہاں سے تو آ سکتی ہے نا
وہ کہتی بھای کہ وہ دیکھو آ جا گئی نا دس دنوں کے لیے میں اس کا جو شیڈول بتاؤں گی آج آ گئی نا دس دنوں کے لیے آپ وہ ونٹرس میں آئے گی دس بارہ دن کے لیے
مجھے بولو آپ میں بھی آپ کی بہن ہوں یے مت بولو دیکھنا چاہیے دوسر دونوں سائڈ کسی کو ٹائم نہیں ملتا
کرتی ہوں دونوں سائڈ سے لیکن مجھے اپنی بہن کا پتا ہے وہ
اسی کو ٹائم نہیں ملتا ہے ٹائم نکالنا پڑتا ہے چاہے آپ کی بہن ہو میں ہوں میری ماں ہو دیکھو آپ کی ماں ہے ہے نا بچاری کتنا اکیلے سٹراگل کرتی ہے کتنا
بڑی ہے نا ہم سے
میں بول ہو کتنا میں کتنا اسٹرگل کرتی ہے گر پے کام آپ کے ساتھ گھر کا کام پکانا وہ یے بابی کو اللہ شفا دے آپ لوگوں کو بیماری
وہ آ گئی ہاں ہاں وہ آ گئی دیکھو آپ ہاں وہ آ
کیا کریں گے
آپ کیا کریں ا اسی بات پے کہاں اب رکھیں گے منہ پے یے کیوں نہیں آئے کیوں نہیں آئے آپ لوگوں نے کتنی اسٹرگل کی تھی ہم جائیں گے ٹائم نہیں ملا ویسے ہی شبوں میں بھی ہے
ویسے ہی مجھ میں بھی ہے ویسے ہی آپ ٹھیک ہے آپ بولو نا جب شبو کی وہ ٹاپک سرجری ہوگی مے میرے ساتھ بھی مت نا ویسا ہی ہوا ہوگا وہاں بھی تو جسٹیفائی کرو
فیر منہ آنچ کرنا ہوتا ہے
ہاں کرے بو چلو ٹھیک ہے ابھی میں ابھی دیکھو ابھی میں تھوڑا ٹراول نہیں کر پاؤں گی شبو تو آ سکتی ہے نا آپ بولو آپ خود ہی بولو آپ میں دیکھوں گی آپ کتنی جین جینون اور اون
آ تو سکتی ہے آ کیوں نہیں سکتی ہے لیکن وہ میں نے سمجا آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی وہ اس ٹائم بزی ہے وہ اس نہیں نہیں خدا کسم وہ تو کار اس کو پتا نہیں تین چار ہوئے اور ڈسک کی کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی وہ ہے نا شادی وغیرہ ہمیں دو تین جگہ وہ کال گئی تھی بارامولہ میں بھی اگلے مہینے جانا ہے
اچھا
شبو کے گر پے بھی شادی ہے
آ کیب کی بھی شادی ہے کیوں نہیں ہے تو مما کو یہی
کبڑے شبڑے
پل چوک بھی نہیں وہ یہی پے کبڈے شبڈے ہے وہ اسی کے اتھل پتھل اب گئی ہے وہ ماما کے ساتھ دارزی باہر دارزی کے پاس
میں شبو میں نہیں بولتی ہوں دیدی میں سمجھ سکتی ہوں اس کی پرابلم میں بول رہی ہوں لیکن اب میری بھی پرابلم سمجھو ورنہ آپ کو خود پتہ مجھے کتنی اٹیچمنٹ ہے آپ لوگو سے میں نہیں آ تی پورا بلم ہر ایک کو ہو تی ہے دیکھنا میں نہیں بول رہی ہوں میں
ہاں آپ اللہ حافظ آپ کرو دوسری کال
اوکے ٹھیک ہے وہی رہنا